ہلو ہلو ہاں جی بولو اور
تو اس میں یہی ہوتا ہے اور آپ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں ایپ کے بارے میں کیا بول رہے تھے
میں یہ بول رہی تھی نا کال کٹ کرنے کے بارے میں
اچھا اس میں فکس ٹائم ہوتا ہے نا اس میں اس میں دس منٹ سے نا گیارہ منٹ نہیں ہونے دینے چاہیے اور دس منٹ سے کم بھی ہونا چاہیے اور دس منٹ پانچ سیکنڈ سے زیادہ بھی نہیں ہونا چاہیے زیادہ سے زیادہ دس منٹ پندرہ سیکنڈ سے زیادہ ج کاٹ دینا آپ آپ دوبارہ کرو نا کہ پھر آپ اپنی طرف سے کاٹ دینا
ہاں ٹھیک اب بھی آپ نے کیا ہو تو آپ اپنی طرف سے کاٹو گے پھر
ہاں ایسے
آپ کا ڈنر ہو گیا یا ابھی نہیں
نہیں ابھی نہیں ابھی کریں گے بس بنایا ابھی ان کو
اچھا ٹھیک نہیں میں نے آپ کو اس لیے میسج کیا میں نے سوچا ابھی ٹائم ہے مجھے بھی تو آپ کے بھی ٹاسک کچھ کمپلیٹ ہو جائیں گے میرے بھی ہو جائیں گے اس وجہ سے
پھر آپ تو گھر پہ رہتے ہو نا آپ مطلب پھر کئی دن میں فری ہو گئے
ہاں میں فری ہی ہوتی ہوں
ھیک پھر میں نے آپ کو آج کیا تھا نا پھر مجھے لگا د بھیجی وہ آج آپ پورے دن
کر رہی تھی نا میں نے بولا میں ویٹ کر رہی تھی آپ فون کرو گے لیکن پھر میں نے سونچا آج سنڈے ہے شاید آپ کام وام کر رہے ہوں گے گھر میں
ہ ہ یہ نہ ہمارے پیٹ ہے نا اج پیٹ کو نہیں لایا
اچھا ٹھیک پت کے نام کیا ہے
سیمی
سام ڈوگ ہے
ہاں لو
اچھا ٹھیک
کو لایا پھر کانا پھونا بھی کلانا ک تھا نا اس کو پھر ٹائم سے اب اس کو تو کھانا کھلا دیا میں نے دل ج ب لیتے ہیں آٹھ بجے
اب کیا وہ بھی تو ریسپانسبلٹی ہوتی ہے نا
ہ ہاں یہ تو ہے ا اب گھر پہ لے کے آئےیں ہیں تو پھر پالنا تو پڑے گا نا
پالنا تو پٹے گا اس کو تو بچے کی ترقی کرنی ہوتی
ہاں بہت کیئر بتی ہے اس کی پھر بچے کی طرح نہلانا ڈھنگ سے پہنچنا کھانا کان ساری چیزوں کی دوائی وغیرہ سب کچھ
یہ جو جانور ہوتے ہیں نا مجھے لگتا ہے انسان سے زیادہ وفاداری ہے
بہت ہی زیادہ ہوتے ہیں ہاںاں
اللہ کی قسم یہ وفادار نکلتے ہیں آج کل کے انسانوں میں
بہت گند ہیں انسان ہاں ہاں مطلب آج اب ٹائم پہ نا ایسے ہو گیا سب کو اپنے آپ سے مطلب ہو گیا
مطلب ہی نا مطلب ہی ہے لوگ اپنا مطلب نکلا بس پھر پھر وہ نہیں جانتے ہیں
اب پتہ ہے آپ کو میں نے نا کتنے ک سار ٹسک کمپلیٹ کیے تھے انہوں نے بولا اب جیسے آپ بول رہے نا تو پانچ میں کر لیتی ہوں پانچ آپ کر لینا ہم نے ایسا تو میں نے انہوں نے پانچ میں نے انہوں نے پہلے مجھے پانچ کی ہے میں نے کمپلیٹ کر لی ان کے پانچ
ہوں
جب میں نے پانچ کرے انہوں نے اٹھائے نہیں میرے پانچ کے پانچ خراب ہو گئے تھا سارے
وہ ن آج کل انسان دوکھا دھوکھا دیتا ہے اسی اسی لیے میں نے آپ کو بولا نا یہی سے میں نے آپ کو یہیں سے بولا آپ پانچ س نا میں پانچ کروں گی
پھر ایسے نہیں کرنا چاہیے نا میں نے آپ کو اٹھایا مانو تو ان
نہیں یہ تو غلط بات ہے وہ مطلب آپ ان کو جانتے تھے
نہیں نہیں نہیں میں نہیں جانتی تھی ان کو
کہاں سے تھی
وہ وہ کشمیر سے ہی تھے شہر نہیں دلی سے تھے وہ
اچھا ٹھیک ویسے مطلب کشمییر کے لوگ یہ نہیں کر سکتے اسی لیے میں نے ب اچھاش بس ٹھیک ہے بو رہتے تھے دللیی میں اب ان کا مطلب ایٹموسفیئرطلب وہی کے جیسا ہوا ہوگا نا دلی کے جیسائی ویسے دلی کے ہو یا کشمیر کے یہ سب کچھ ڈیپینڈ ہوتا ہے یہ سب کچھ ڈیپینڈ ہوتا ہے انسان پہ
ہاں خود بھیہ ہوتا ہے یہ کہیں وہ رہنے سے کہیں نہیں ہوتا
رہنے سے کچھ نہیں ہوتا کو کوئی کہیں پہ بھی رہ لے بٹ انسان کی جو مطلب بنیاد ہوتی ہے نا انسان کا ضمیر اجازت دینا چاہیے کسی کے ساتھ غلط کرنا ہے کہ نہیں
ہاں ہاں
نا آدھے لوگ ایسے بھی ہے جن کو اپنا مطلب نکالتا ہے نا پھر مطلب اگر سامنے والے کون سے کوئی کام ہوگا نا وہ اس کی طرف دیکھتے بھی نہیں ہے
ہاںاں تو مجھے یہی ہوا مجھے نا ایسے دو لوگوں نے کراائے میرے ساتھ ایسے ہی انہوں نے اپنےھر پھر میم نے نے میم کو بولا میڈم تو کوئی بات نہیں آپ میں کو نم مرتی آپ ان کے سات کرو میں نے ان کے ساتھ کرا انہوں نے بھی ایسے کیا پھر مرے تو تو دس کے دس ہی خراب
نہیں ہوگا آ بے فکر ہو
پھر ایسے ہی ایسے ہوتے ہیں نا پھر اب پھر وہ مجھ سے پوچھ رہے ہیں بعد میں پیمنٹ آ گئی آپ کہ مطلب کہب میری پیمنٹ کہاں سے آئے گی آپ نے میرے ٹسک ہی خراب کر دی ہے
خراب کرتے تو پے پیمنٹ کہ سے آئےگی یے کال پک کرنی ہوتی ہے دیکھو مطلب خالی پانچ پانچ یہ یہ کچھ زیادہ نہیں ہے
ہاں آپ کے ٹوٹل نا تھرٹی ڈاسک ہوں گے
تھرٹی ابھی میرا چل رہا ہے سکسٹین والا
ہاں ٹھٹی ہو گی ٹھٹی کےباد پھر وہ ٹسک نہیں آتے اس کے بعد اپنا نیا پروجیکٹ اسٹارٹ ہو گا
پھر اس کے بعد کیا آتا ہے خالی مطلب فون پہ بات نہیں کرنی ہوتی ہے پھر
نہیں پھر الگ آئے گا پھر نا ریٹرن والا آئے گا اس میں آپ کے پاس جب رات کو ٹائم ہو دن میں ٹائم ہو
وہ یہ اچھا ہے کیونکہ مطلب آس کان کے پس فون رکھنا وہ مطلب س رال میں نا چھی ب وہ پتا پتاہ نہیں کس کس بات کر رہی ہے کیا کر رہی ہے خاص کر جب مطلب جوائنٹ میں ہوتا ہے انسان
ہاں ہاں
ت بہت پرابلم ہوتی ہے
وہی ہے نا آپ کہ ہی دیتے ہیں نا پھر ایسے تو اب یہ ابھی آیا سے پہلے آڈیو والا تھا
ہ نہیں یہی تھا اوری آپ فول لا اس کا ہ
پ اس میں بھی اچھی پیمنٹ نہیں تھی پانچ چھ ہزار روپئے آرام سے بن گیا تھا
جو ریٹرن ہوتی ہے اس اس میں کیسی پیمنٹ آتی ہے
اس میں بھی ایسی آتی ہے جیسی اس میں آتی ہے نا وسے اوپر آتی ہے چو جاتی ہے ایپ نہیں
اچھا ٹھیک
ہاں پھر ایپ میں آئے تھے پھر ہمیں اپنے مطلب میڈم ا مانگتے دیا جو وہ جتنے مانگتے ہیں ان کو دینا پڑتا ہے
اچھا ٹھیک میم کو بھی دینا پڑتا ہے
ہاں مطلب ان کی مرضی ہے وہ کتنا لیں وسے مطلب ویسے تو وہ زیادہ نہیں لیتے کم کم ہی لیتے ہیں
پھر بھی کتنا لیتے ہیں
جیسے م اب اگر آپ کے ویسے تو آپ کے اوپر ڈیپینڈ ہے آپ کے کتنے آتے ہیں تین تھٹی مل تین ہزار سے کچھ آنے چاہیے تین ہزار اس کے بعد اگر آپ رسیور بھی بنتے ہو نا جیے م آپ کا اس کمپلیٹ ہو گئی آپ سر ستی کوول اھاؤ گے
ہوں
اس کی بھی پیمنٹ ملے گی آپ کو تو زیادہ بن جتے تو اس میں سے فور ہنڈریڈ دینے پڑتے ہیں مین کو
ٹھیک فور ہنڈریڈ کوئی مسئلہ نہیں ہے تین ہزار روپ
آتے ہیں بھی اچھے ہیں نا پھر اب اچھی پیمنٹ بن جاتی ہے پھر
تھا نہیں
کچھ کچھ ایسے ہے نا اس میں اب اس کے بعد ایک اور اس سے پہلے ایک اور تھا وہ بھی ایسے تھا پروجیکٹ ہاں اس میں امیز ورک بھی آتا ہے اس میں بہت سارا یہ ہے نا ایپ آپ ڈیلیٹ مت کرنا اس ایپ کو
نہیں میٹلیتنی
ہ اس آپ میں نیا نیا کام آتا رہے گا پھر اپنے آپ کے آتا رہے گا
پھر جب انسان کسی فیلڈ میں آتا ہے نا پھر خود سمجھ آتا ہے
ہاں پھر آپ کو آتا ہاں سمجھ آتا رہے گا
پھر انسان کو ک سمجھ آتا ہے کرنا کیا ہے
ہاں
ہوں
اور آپ نے بنا لیا کھانا ڈنر
ہاں میں نے چار بجے ہی بنا لیا تھا کیک مجھے بچوں کو لینا تھا باہر سےک گھومنے کانٹ دکھایا یہ نا وہ اھر پاس میں ہی ہے ڈال کےل ہ جب ان شاء اللہ آپ جب آؤ گے نا ہمارے یہاں
ہاں ہاں
میں آپ کو دکھاؤں گی
ٹھیک ہے آپ ویجٹیرین ہو یایا نان ویج
ہم دونوں ہے ویج بھی نان ویج بھی ہے آپ کیا ہے
ویج ہیں
کوئی بات نہیں میں کیا ہے ہم دونوں کھاتے ویج بھی کھاتے ہیں نان ویج بھی کھاتے
اچھا
وہی ہے نا اتنا اپ
اپنا اپنا کیا بولتے ہیں اس کو دھرم دھرم بولتے ہیں نا
ہاں ہاں اپنا اپنا ہوتا ہے نا س کا
ہوں اپنا اپنا حساب ہوتا ہے
کچھ لوگ کھاتے ہیں کچھ لوگ نہیں کاتے
ک آتے ہیں ہاں آپ ابھی کس میں گریجویشن کر رہے ہو کس سبجیکٹ میں آرٹس میں کامرس میںڈ میں
میرا کومرسی ہے
آپ کابھی کوم مار ہے ہوں ٹھیک اوکے اچھی بات ہے پھر ٹھیک ہے آپ کا رشتے دار ہے مل نہیں ہے یہاں مطلب دہلی والی جموں سائڈ سے
نہیں سر ہاں
اچھا ٹھیک
آپ آئے ہو آپ تو نہیں آئے نا کبھی یہاں ادھر
نہیں نہیں میں نہیں آئی ہوں مطلب اب میرے ممی پاپا ہے وہ بھی آئے ہیں تب جب مما کی آئس مطلب فلائٹ میں بھی آتے ہیں گاڑی میں بھی آتے ہیں
گاڑی میں کتنا ٹائم لگتا ہے
ایک دن
پورا ایک دن
ملب ڈیپینڈ ہوتا ہے ایک تو چلانے والے پہ دوسرا ڈیپینڈ ہوتا ہے ٹریفک پہ
ہاں اور نہیں اور جیسے مطلب ویسے گاڑی میں خود کی گاڑی میں آتے ہیں
ہاں
اچھا نہیں ویسے جیسے ٹرین وغیرہ اس میں آتے ہیں اس میں کتنا ٹائم
ٹرین میں میں نہیں آئی ہوں ابھی ادھر ٹرین میں پھر ٹائم بھی لگتا ہوگا نا گاڑی سے کیونکہ گاڑی انسان خود کی مرضی سے تیز چلا سکتا ہے
چلو ٹھیک ہے ٹم ہو گیا اپنا
اوکے اوکے ٹھیک ہے
اوکے
اوکے بائے